ہاں ہیلو
ہاں ہیلو ہیلو آواز جاتی
ہیلو
ہلو
ہیلو
ہازار کا
نہیں ادھر کہاں آواز آ رہا ہے آباز جا رہا ہے کیا آاز ہیلو ہیلو
کا بھیھی آیا
ہاں ادھر بھی ابھی آیا السلام علیکم
ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خری سے
الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آپ خیریت سے ہو
سوس پانی گ
کھانا پینا ہو گیا
کھانا پینا تو ہو گیا آپ کا ہو گیا
ہاں میرا بھی ہوگا
ہاں
آپ گھر پہ ہو کہ باہر
نہیں گھر فی الحال تو بھی گھر میں ہی ہوں باہر نہیں گیا ابھی اب کہاں پہ ہ نہیں ابھی تو نہیں جانا ہے جانے کا پلن ابھی نہیں ہے جائیں گے تب چلا جائیں گے ابھی جان کا پلان نہیں ہے کہیں بھی نہیں جانے کا بلان اب کہاں جائیں گے ابھی تو شام ہو رہا ہے تو ابھی بس گھر میں ہی رہیں گے جائیں گے جب جائیں گے تب جائیں گے
ااںچھا
اور بتاؤ
ہاں
کیا کر رہے ہو ابھی آپ
کچھ نہیں کچھ کام ابھی کر کے آئے ہیں بکری وغیرہ کو چرا کے
او اور سب گھر میں سب بڑھیا ہیں ا ابو سب بھائی بہن سب
ہاں ادھر صحب ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے
ہ ہاںدر بھی سب بڑھیا ہے
آپ کا طبیعت لگتا ہے ابھی اچھا نہیں ہے
ہاں طبیعت اچھا ہے بس کبھی کبھیھانسی آ جاتا ہے تو کیا کریں گے
تو کھانسی کا دعا لے لیا
نہیں کھانسی کا تو ابھی کہ نہیں لینا ہے ابھی تو ایسے موسم ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کھانسی کبھی گرم کبھی مطلب بخار کبھی زکام کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے
تو بھی کھانسی کا دوا لے رہا نا صی
نہیں کھانسی کا دوا اتنا بھی اتنا بھی کھانسی نہیں ہے کہ دوائی کی ضرورت پڑے نہیں تو لے لیتے ہیں اس بس تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی تو ایسے ہی مطلب ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسے مطلب کوئی کھانستا ہے لوگ بس ایسے ہی ہوا ہے باقی اور کچھ نہیں ہوا
شام کو تو زیادہ ہو جائے گا
نہیں زیادہ نہیں ہوگا یہ سب ٹھیک ہے سب بنے ہیں
ہوں برسات اھر ہو رہا ہے کہ
ہوں بارش تو ابھی نہیں ہو رہی ہے فی الحال
اچھا
ہو سر اور ر کیا
ادھر بھی نہیں ہو رہا ہے
ہاں
ادھر ہونے کی چانس ابھی ہے
ا ہو سکتا ہے ابھی تو برسات کا دن ہے کبھی بھی ہو سکتا س کچھ بول نہیں سکتے
اچھا اور بولو
اور سب بڑھیا ہے آپ سناؤ کچھ اپنا گھر میں سب کے سا ہے گھر میں ممی ابو سب
د بھی ٹھیک ہے
اچھا اور کون کون ہوگی گھر میں آپ
ہاں
ہاں
چائے پانی ہو گئے
ہاں چائے پانی نہیں ہوا ابھی چائے پانی ہوگا
اچھا
ہاں آپ کا ہو گیا کیا
نہیں ابھی لایا ہے اسی کو پینا
اچھا سب تو بڑھیا ہے چائے پانی ابھی لایا مطلب کون لایا
میرا بہن لایا
اچھا ا پیوگ ہے نا
کیا بولیے
وہ چائے پیو کے مطلب نا
ہاں
ہیلو
ہاں بولو
بول رہاوں ابھی چائے پیو گا مطلب نہ
ہاں
ہاں
اس موبائل میں میرا زیادہ آواز نہیں آتا
اچھا چلو کوئی بات نہ آواز تو ادھر اچھا آ رہا ہے آپ کا
ہاں میرا بھی آواز آ رہا ہے آپ کا لیکن دھیمی آ رہا ہے
اچھا جب میں اے سی کے سامنے ہوں نا اسی لیے تھوڑا مطلب پنکھا اوپر سے چل رہا ہے اور اے سی بھی تو مطلب اتنا وہ نہیں ب کر پا رہا ہے
یہ شرو میں ہو نا اسی لیے ہر جگہ سے کیا مطلب پیک ہو گیا ہوتا ت نا اس روک میں
ا ابھی گرمی ہے کیا ابھی ایسی چالو کی
ہاں گرمی تو ہے بہت بارش نہیں ہو رہی نا تو گھر میں دیکو یہ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو بلڈنگ میں گرمی گرمی لگتا ہے جاڑا کا ہو یا گرمی کا مطلب ہر چیز میں مطلب وہ لگتا ہے
ا اچھا
اور بولو
آپ کون سا فالوور پر ہو
میں ابھی ابھی پانچو منزلہ پہ ہوں
پچ پانچویں مندر
ہوں
اپنا گھر ہے کیا دوسرے کا کرایہ
ہوں
اپنا گھر ہے کہ کرایہ پرہ رہتے ہو
ہوں کرای پر رہتے ہیں
اچھا
اور بولو
آپ کا چاہے پانی کب ہوگا بولے آپ کا چائے پانی کب ہوگا
ہ ہوگا اب تو ہو گیا لیکن ابھی میرا موڈ نہیں ہے پینے کا
اچھا
چائے پینے سے تو موڈ اچھا ہوتا ہے نا ہاں
جوگ دھ
ہلو نپان کر میں آان کلو مانگو گ ہاں ٹھیک ہے ہے نا ہاں چ ج بان
ہیلو
ہاں بولو
بولو میرا سوری میرا پاپا فون کرتےتا تھا اسی لیے تھوڑا سا
اچھا ہاں کیا کر رہے تھے
بول رہے تھے کہ یہ گھر میں سب کے سب کیسا سب سب کچھ اچھا سے ہو گیا کہ نہیں
ااںچھا
اور سب بڑھیا ہیں
ہاں سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی ادھر بھی سب ٹھیک ہے
لائن ادھر ہے یا نہیں
لائن ہے میں اسی میں اور روم میں ہوں نا تو لائن نہیں بھگتا کبھی
اچھا
آپ کو ادھر نہیں ہے کیا
نہیں ادھر ابھی ترت کاٹ دیا
اچھا آلوگاؤں رہ ہو نا اسیے کاٹ دیتا ہے ہم لوگ
ہاں ہاں تو اب توھر ٹھنڈا ہی لگتا ہے
ہوں